ہیلو السلام وعلیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ بتائیں بڑھیا ہیں آپ ک ڈفرنس ہو کن ڈال ہے ن کیسے ہیں آپ بتائیں ہاں جی ہمارے یہاں بھی سب کہہ رہتے ہیں ہمارے یہاں بھی سب ٹھیک ہے سب کہہ رہےتے ہیں ہم یہ کہہ رہے تھے آپ گھر پہ امی ابو پپی سب ٹھیک ہے
جی ج جی ہمارے یہاں خیری ہے تو اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
سب بڑھیا ہے ہم بھی آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے حساب سے آف لائن شاپنگ کرنی چاہیے یا آن لائن کرنی چاہیے
دیکھیے ہم تو زیادہ جو دونوں میں ہی دیتے ہیں ہم کبھی کبھی ہم آن لائن بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہم آف لائن بھی کر لیتے ہیں جس میں ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کم تھوڑا کم پیسوں میں چیز مل رہی ہے تو پھر ہم وہیں سے شاپ سپنگ کرنی زیادہ پریفر کرتے ہیں
دیکھو میں تو اپنا بتاؤں تو میرے حساب سے نا میں زدہ سے زیادہ آف لائن کرتا ہوں آف لائن شاپنگ میرے م مطبق بیٹر ہے کیونکہ آف لائن میں نا ہم اپنا آرام سے فیبرک چیک کر سکتے ہیں کپڑے کا اور فیبرک چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کہتے ہیں ایک دکان پہ پسند نہیں آیا دوسری دکان پہ ج دیکھ سکتے ہیں دوسری بھی پسند نہیں آیا تیسری پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز پسند نہیں آئے گ تو چینج کر کے دوارہ دوسری پسند کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم بارگننگ بھی کر سکتے ہیں تو مجھے اس مطابق سے نا یہ چیز بڑ بڑھیا لگتی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کر سکتے ہیں نارمل ٹاؤن تو بٹ مجھے آف لائن میں بہت برا لگتا ہے آف لائن میں نا بارگننگ نہیں ہو پاتی اوپر سے کافی دقتیں آتی ہیں آف لائن میں آن لائن میں سوری ہاں آن لائن بار بارگگ نہیں ہو پاتی
ان میں ہمارے اتنے زیادہ فائدے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر تہوار پر ہر ک چیز پہ ہمیں نیا نیا آفر مل جاتے ہیں
ہاں جی ہاں جی میں آفر کی بات کرنے والا تھا آپ سے آفر کی بات سنیے آفر کی بات سنیے جی سر جس کو آپ آفر بول رہے نا وہ کئی بار آفر ہوتا ہے میں آپ کو بتا ہوں نارملی آپ کو ایکٹر میں بتا ہوں کافی آپ نے آفر دیکھیں گے دیکھے ہوں گے نا ایک دو روپئے میں ہو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ہم اس کو تو ہم اس کو تو آفر مان لیتے ہیں بٹ ہم اسے آفر نہیں مانتے جیسے کہ میں نے جینس آڈر کری وہ جینس ریئل ریئل چیک میں نے ریئل میں تو پانچ سو کی دیکھی ہے ہے نا بٹ وہاں پہ لکھا ہے سائڈ میں لکھا ہے تیرہ سو روپئے اس پہ کٹ مارک بن رہا ہے کٹ مارک مطلب اتے روپئے تھے کٹ گئے اب پانچ سو کی ہو گئی تو وہاں پہ وہ تو چھوٹا سا آف وہ کہتے ہیں تیرہ سو روپئے کی تھی پر ہم نے آف کر کے آپ کو پانچ سو کی دے دی بٹ وہ رئلسی میں پانچ سو کی ہی ہوتی ہے
ہاں صحیح فرما رہے ہیں آپ
تو وہاں پہ وہ کوئی بارگگ مطلب بارگنگ نہیں ہو رہی ہماراری یہاں ہمیں کوئی س اتنا ملتا ہے اتنے میں ہی ملتا ہے
بالکل بالکل
تو میں اس چکر میں تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں میں نہیں مجھے پسند نہیں ہے بالکل بھی آن لائن میں ہاں کافی چیزیں بڑیا بھی رکھتی ہیں جیسے کہ ٹائیپورٹس وغیرہ چیزیں آن لائن میں کافی بڑھیا دے دیتی ہیں ہمیں فائدے مند رہتی ہیں میرے مطابق تو
ہاں
ٹرائیپورٹ ہو گیا مائک ہو گیا اور انڈرائڈ کیمرا ہو گیا اور ویڈینس ہو گیا کافی چیزیں ایسیے ہوتی ہیں جو بڑھیا مل جاتی ہیں
چ ہے وہاں سے منگا سکتے ہیں اب دیکھیے اب بازار سے کپڑے خریدنے ہیں تو پہلے بازار سے جانا پڑے گا اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں
پھر ہم بازار جائیں گے بازار سے ہم کچھ خریدیں گے دیکھیے دھوپ میں دھوپ میں بازار جانے کا من بھی نہیں کرتا
ہاں
جیسے مجھے اپنے سسٹر کے لیے ایک مائک لینا تھا مائک مائک کا تھا بہت بہت بڑھیا بائک آتا ہے میں ایک سو بائک تو وہ اس پہ بہت مہنگا دکھ رہا تھا پ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں پہ مہنی ہوتی ہیں ریل میں سستی ہوتی ہیں ریل میںو اس کے پرائس بڑے اچھے تھ مناسب ریٹ تھے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے متاب تو جیسے ہے وہ پلین ہی بیٹر رہتا ہے ہاں آن لائن بھی بیٹر رہتا ہے بٹ دیکھو دونوں چیزیں اپنے اپنے جگاں پہ ٹھیک ہی ہیں
جی میں بتاتی ہوں مجھے بھی ابھی ایک مائک لینا تھا فون کے لیے تو میں نے اپنا پورے مارکیٹ سے پتا کرا مجھے کہیں تین ہزار کم کامائک ملا ہی نہیں
اوچھو
برانڈ آتی ہے ڈیجیٹیک کر کے
م
اتنی اچھی برانڈ ہے وہ ڈیجی یک کر کے تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کی لائٹ اور بائک سب سھ میں لے لی ہ ب پین لائٹ وغیرہ تو میں لینے کے لیے گئی مارکیٹ میں تو مجھے وہ کہیں لائٹ جب میں نے پتاہ کری ت تو مجھے دو ہزار سے کم کی لائٹ کہیں ملی
دیکھو آپ کو ایک بتا ہوں کافی لوگ نا اس جگہ پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں کومبو مل جاتا ہے کومبو مطلب ایک ٹرائیپورٹ ایک یہ ایک ایک مائک تو کبھی اس چیز میں نہا پنسے کیکہ وہ سب لو کوالٹی میں ہوتا ہے بلے سے اس
بھائی نا میں نے بھی اب میں بتاتی ہوں آ کو میں نے بھی ڈیجی ٹک کی لائٹ لین گی تھی پینل لائٹ تو میں نے وہ آن لائن منگائی مجھے وہ پڑی نو سو روپے پینل پھر میں نے اس کے لیے اسٹینڈ لیا چھ سو کا مجھے اس کا اسٹینڈ پر لائٹنگ ینڈ ہو لگتا ہے تو میں والاڈ چھ سو روپے کا پڑا اور کوالٹی بہت اچھی ہے دونوں چیزوں کی پھر میں نے بیٹری لی الگ سے مجھے پتا نہیں تھا کہ لائٹ میں بیٹری لگنی ہے پھر میں نے بیٹری لی الگ سے نو سو روپے کی
اچچ
وہ بھی ڈی جیٹک کی بیٹری لی تو وہ میرا خرچہ پڑا ٹوٹل تین ہزار کے آس پاس لیکن اس کا کومبو اتنا خطرناک بن کے آیا لائٹنگ اتنی زیادہ اس اچھی ہے نا میں کیا فرماؤں آپ کو اتنی دور تو لائٹ جاتی ہے اس کی بہت
یہ تو آپ کی بات ہوئی آپ نے کومب بنایا میں آپ کو منع کر رہا تھا کہ کومبو لینا مت بنانا تو صحی رہے گا لینا مت کووم کیونکہ جو بندہ کوم دینا نا کہ اس لائٹ کے ساتھ سیم کومبو مل رہا ہے وہ کمبوز خراب ہوتے ہیں
آپ
میں کیا رہتا ہوں
وہیا پتا کیا کرتے ہیں وہ برانڈ کا نام جی جی میں بتاتی ہوں آ کو ایک بات کہ وہ برانڈ کا نام لے کر نا ہم نے کہا ڈجی چکا ہمیں چاہیے تو وہ لائٹ تو لگا دیں گے ڈجی چکی لیکن ٹائی پوڈٹ جو سستا والا لگا دیں گے
ہاں ہاں ہاں
ہم سوچتے ہیں لائٹ تو اچھی آئی ہے ہے نا کوئی بات نہیں
دیکھو یہ ان کا ایک نا یہ ان کا بزنس ہے میں سےے ہی کھیلتے ہیں باقی میں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے نا میں آف لائن اور آن لائن میں جہد تر میں تو آف لائن کرتا آف لائن میں رہتی ہے
جی میں نے بتا دی تھی آپ کو ہاں میں نے آف لائن مائک پتا کرا مجھے کہیں ت ہزار کم کا مائک ملا ہی نہیں ڈیجیٹیک کا میں نے مائک بولا ان سے کہ ڈیجیٹیک مائک ڈجیٹک مائک دے دیجے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں ایک ایک پیس آتا ہی نہیں ہے مائک کا دو پیس ت ہزار میں نے کہا نہیں جی آپ تین ہزار کا بائک تو ہم لے نہیں سکتے اتنا تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر میں نے آن لائن منگایا ڈیجیٹیک کا مائک ایک مائک آیا ڈجی یک کا اس کی اتنی اچھی کوالٹی ہے اور وہ مجے آٹ سو روپئے کا پڑا ڈجی ٹیک کا مائک اس کی اتنی اچھی کوالٹی ہے اتنی اچھی کوالٹی ہے میں نے کہ مطلب اس سے آپ نوائز کینسشن بھی کرس کولر چل رہا ہے یا کھٹ پٹ ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے توپ سب بند کر سکتے ہو اس مائک سے
پچھ
اتنا اچھا کوالٹی کا میں نے مائ منگایا وہ مجھ پرسلی بہت پسند آیا مائک تو میں نے جا میرا جو ایکسپیریئنس رہا ہے آن لائن کا وہ کافی اچھا رہا ہے
میرا د آپ کا اچھا رہا یہ بات اچھی ہے بٹ میرا نہیں رہا میں کافی پریشان ہوں اس سے آف لائن کے چکر میں آن لائن کے چکر میں آف لائن نا میرے لیے بہت بالکل بیٹر نہیں ہے پتہ ہے کیوں ایک بار میں نے آن لائن میں آڈر کیا تھا اپنے لیے پینیٹ کا پنٹولا کا پینیٹ بٹر
جی جی
ویب سائٹ ایک ہے اپلیکیشن اس پہ کر رہا تو بتاؤ میں نے آڈر آج کرا ہے آنا وہ تھا کیا کہتے ہیں ہفتے بعد پر وہ ہفتے بعد آیا نہیں میں پریشان میں بہت پریشان کی تھی اس ٹائم مجے پت نہیں تھی نا کچھ دس پندر منٹ والی ویب سائٹ ہے نہیں پتا تھی جیے کیا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں جیسے اب جی اب بنکڈ ہے زیپٹو ہے
ہ تو مجھے اتنا پتا نہیں تھا ن تو میں نے آڈر کر دیا وہ امیزون پہ تو وہ آیا سات دن بعد سے بھی دو دن بعد نہیں آیا تو مجھے واٹس ایپ پہ او ٹی پی آیا کہ آپ کے پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں تو میں نے چیک کرا ہاں میرے پیسے تو ریلٹی میں آ گئے تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پھر پریشان ہو گیا میں نے کہا آپ سے نہیں کروں گا ایسے آن لائن پھر ایک آن لائن میں ہے ہمارا بلنکٹ کر کے تو میں نے وہاں سے اپنا بیٹر منگایا میرا ہینڈ ٹو ہینڈ آ گیا پانچ دس منٹ لگے گا کل تو کافی ایسی اپلیکشن ہیں ٹائم بھی لگاتی ہیں جو فائدے مند نہیں ہوتی اور کافی ایسی ہوتی ہے جو فائدے مند ہوتی بھی ہیں
بالکل بالکل دیکھیے وہے ن آپ سے فرما رہے ہیں کہ نقصان بھی ہے اور فائدہ بھی ہے لیکن میرے کیس میں میرا ایکسپییرئنس بہت اچھا آن لائن کا
سب س د کو ہر چیز کا الگ الگ صب ہوتا ہے آپ کا اچھا رہا ہے کافی لوگوں کا نہیں رہتا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب کو ہر چیز نہیں مل پاتی میں رہا میں نے آن لائن ایک بار کچھ منگایا تھا وہ اتنا خراب آیا میں نے واپس کیا اور واپس ہو گیا تھا
دیکو کئی چیزیں نہ ایسی ہوتی ہیں جو آن لائن میں ہینڈ ٹو ہینڈ واپس ہو بھی جاتی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ت واپسی ہوتی بھی نہیں ہے میں تو کافی دھیان رکھتا ہوں ان چیزوں کا
جی جی بالکل نہیں فرما رہے ہیں آپ ایسا ہی ہوتا ہے میں فرماتی ہوں آپ کو میں نے ابھی پیچ میں ہی میں نے کچھ لیا تھا آن لائن میں نے کیا ہاں مجھے نا وہ چاہیے تھا فیس پینٹ تو میں فیس پینٹ ڈھونڈنے کے لیے پورا مارکیٹ گھمائی
ہاں جی
کہیں پہ وہ فیس پینٹ نہیں ملے تو پھر میں نے جب آن لائن چیک کیا گھر آ کر تو مجھے ایک دم مل گئی وہ آن لائن فیس پینٹ
ہاں جی
تو میں نے کہا دیکھو کتنا فائدہ ہوا پورا بازار گھما کہیں پہ فیس کر نہیں ملا اور ہمیں آن لائن گا چیک کیا تو ایک دم سے ہمیں فیس پینٹ مل گیا
دیکھو نارملی میرا کہنا یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں پسوئی مت آن لائن لے لے کے میںتا آف لائن بیٹ رہے گا
ہوں
ب کافی چیزیں آن لائن بھی مست رہتا ہے میرے مطابق دیکو ہر چیز کا الگ الگ حساب ہے دونوں جگہ دونوں چیزیں بیٹر بھی ہیں دونوں ہی جگہ دونوں جگہ گھاٹے بھی ہیں دونوں ہی دونوں جگہ فائدے بھی ہیں باقی میں آپ سے یہ کہوں گا جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ کریں تو دھو مجھے تو مجھے جہاں تک بیٹر لگایا میں آف لائن لیتا ہوں آف لائن میں مجھے کافی چیزیں اتنی سستی سستی ملی ہیں جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی
بالکل بالکل
اور ہر بار ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ سوچے اوری ویسے ہی چیز اتنی پرائزوں میں مل جائے م مناسب ریٹوں میں مل جائے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
کافی کوشش کرتا ہوں میں کہ مجھے اس سے اچھے سے اچھے دعووں میں ملے بڑے اچھے سےچھا مل نہیں پات ہے آ ل کپڑے میں آج کل بندے کا انسان کا کپڑے کا جوڑا بنتا ہے کم سے کم ہزار سے اوپر کا
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
مجھے آف لائن میں جہاں تک میری نالج ہے مجھے ہزار میں دو جوڑے بھی مل جاتے ہیں ہزار نہیں تو بارہ سو تیرہ سو میں دو جوڑے
کبھی نہ کبھی ہم آن لائن کریں شاپنگ آف لائن کریں جیسا ہمارا ہمیں اچھا لگتا ہے ویسے آڈراتے ہیں ہمارے اوپر مشرو ہوتا ہے کہ ہمیں کیسااہےنائناہے کہ آ نہیں چاہیے
بٹ مجھے اتنا پتا ہے کہ بارگننگ کرنے سے مجھے کافی فائدہ ہوتا ہے خالی اسی چیز کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بارہ سے تیرہ روپ میں دو جوڑے بن جاتے ہیں میرے تیرہ سے چولہہ سو روپے میں
جی جی بالکل بالکل چلے ٹھیک سے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں
ہاں جی ہاں جی خدا حافظ